ہاں اچ
ارجنٹ کال تھا نا
ہاں ہاں ہاں
ہاں تو اس کو دینا پڑا گے وہی بہ ہاں وہی میں بیگن کا بول رہی تھی نا آپ کو
ہاں ہاں بتاؤ
ہاں تو اس کو بیگن کو ویسا کاٹ کے پھر اس کو سنگ دینے کا اور سب مسالہ بنانے کا مسالہ بنا کے بیگن میں بھرنے کا اور بھر کے پھر ڈائریکٹ تیل میں تھوڑا کڑی پتاہ زیرا ڈال کے اس کو ہم لوگ فرائی کرتے ہیں
اچھا کیسے بناتے ہیں یے مطلب کی کیما والے یے سب ہوتا ہے نہ اس کے اندر سامان
نہیں اس کو کیسے کرنے کا سویابین رہتا ہے نا
ہاں ہاں ابالتے نہیں اس کو
نہیں نہیں میں ابال کے نہیں کرتی ہوں
کیا گوشت کو ابال کے نا
ہاں اس کو گوشت کے یے کرتے ہیں ہاں اس کو خالی آدھا گھنٹہ آدھا ایک گھنٹہ پورا بھگانے کا اس کو
ہاں ہاں ائیں گے پورا کہانی بتائیں گے وہ چلیے کام شورو کرتے کرتے ہاں لیٹ آیا ہے سب سے کو شہر والوں کی زندگی اٹالا گیا ہے لیکن یے ہاں ہاں ہاں جویا دیکھ رہی ہو ہت
پھر نکال کے مکسچر میں اس کو پیس کے لیتے ہیں ہاں پھر میں مکسر میں پیس کے لے کے پھر اس کا نا گریوی مصا لح الگ سے بنا کے لیتے ہیں
گریوی بنتا ہے اس کا
ہاں گریوی سے مطلب زیادہ گیلا نہیں پورا سوک
اچھا ہاں ہاں ہاں
تو اس کے لیے کاندا ٹماٹہ کھوبرا اور ادرک لہس تو دھنیا کا پیسٹ یہ سب تیل میں ڈال کے پورا فرائی کر کے لیتے ہیں فرائی کر کے لے کے پھر وہ جو ابھی سویابین پیسیلا رہتا نا مکسر میں اس میں تھوڑا سا ڈالنے کا ڈال کے جت اتنا گریوی سوکھا ہوئے گا نا اتنا تلک اس کو پکانے کا
ہاں
ہاں تو گریوی اپنا سوکھا ہو گیا نا تو سمجھو ن کہ پھر بعد میں اس ا پانی نئی چھوڑنے کا پھر ویسے اس کو ڈھک کے بند کرنے کا
ہاں ہاں
تو یہ سویابین کا خیمہ بنتا ہے
اچھا پھر اس کے ساتھ میں روٹی
ہاں روٹی گیہوں کا روٹی بھی بنا سکتے ہیں جوواری کا روٹی بھی بنا سکتے میں ا بھی تو گ جوواری کا روٹی شام کو ایک ٹائم میرا وہی رہتا ہے نا جوواری کا روٹی
ہاں وہ تو ایسا تھا پنے تھپنے کیا بولتے تھا پتے تھیپتے ارے اس کو ایسے نہیں ہے ایسے تھا پتے نا ہاتھ سے وہ والا نا
ہاں ہاتھ ہات ہاتھ ہاتھ سےتھاپ کے بناتے ہم لوگ
آاں ہاں سے تھا پ کے بناتتے ہاں ہاں
آواز بہت آتا ہے ہم لوگ کا روٹی بناتے سمے
ہاں
ہاتھ سے زور زور سے زور زور سے زور زور سے اس کو تھاپنے کا پھر وہ روٹی ہے نا گول گول گول گول گھومتی رہتی ہے
ہاں گرم پانی میں گونتے نا
نہیں گرم پانی ہے چاول کا روٹی کے لیے
اچھا
ہاں چاول کا جو روٹی بنانے کا رہتا ہے اس کو پانی بوائل پانی لینے کا
ہاں
بوائل پانی لے کے اس کو چاول کا آٹا پورا مکس کر کے اس کو زیادہ محنت نہیں رہتا ہے چاول کاآ ٹے کو
اچھا
ہاں زیادہ مسلنے کا نہیں خالی جیسا گرم پانی ڈالے نا بس اس کو پورا پورا یہ یہ بنانے کا
مکس کر لینے کا ہاں ہاں
ہاں اس کو ڈ ڈ ڈو بنتا ہے نا
ہاں ہاں ڈو
ہاں پورا ڈو بنا کے پھر بس تھوڑا سا آٹا تھوڑا تھوڑا تھوڑا لے کے اس کو روٹی بناتے رہنے
ہاں
لیکن چاول کا روٹی کیسا ہے جیسا بنائیں گے نا ویسا گرم گرم کھانا پڑتا ہے
ہاں نہیں تو پھر وہ کڑک ہو جاتی ہے نا
ہاں کڑک کیا مطلب پورا رببر
کہاں رببر سوتی ہے وہ کڑک ہو جاتی ہے اپنے اپ ٹوٹنے لگ جاتی ہے چاول کی
وٹنے بھی لگتی ہے اور بعد میں کیسے معلوم میں ہے نا اس کو بہت چبا چبا کے کھانا پڑتا ہے
ہاں وہی
ہاں اور ایسا اپن گرم گرم روٹی بنا کے پٹافٹ پٹافٹ کھائیں گے نا
ہوں تو مست لگتا ہوں ہی
ہاں تو چاول کا روٹی بناتی
ہاں
ہاں
تو گیہوں کے چاول گھیو گھیو گھیو سوری گھیہو کی روٹی بنتی ہے ہمارے گھر میں تو دوسری
اچھا جواری کا نہیں بناتے ہیں
اتا ہی نہیں وہ بنانے وہ ہم لوگ ابھی ٹی وی میں دیکھ دیکھ کے سیکھ رہے ہیں
نہیں اس کو تھوڑا کیسے ہے تھوڑا پانی کا اندازہ مانگتا ہیں پانی تھوڑا تھوڑا تھوڑا ڈال کے ڈال کے ڈال کے اس کو اٹا پورا دو بنا کے لینے کا اس کا بھی
ہاں
ہم لوگ کا کیسے جواری کا روٹی کا تو بہت خاصیت ہے نا وہ تو پہلا ہے
ہاں
کسی کو بھی وہ سیکھنا ہی پڑے گا اور
جواری کی روٹی سے پیٹ بھرتا ہے نا
ہاں ب جواری کا روٹی شام کو ایک ڈیڑھ روٹی روٹی بھی کھائیں گے نا مطلب کیسا ہے کچھ کون سا بھی بی پی کا اور شوگر کا کونسا ٹینشن ہی نہیں
اچھا
ہاں اور اس میں باڈی بھی اپنا کیسا اپنا فٹ
جب سے ہاں اپ لوگ تو پتلے پتلے ہی ہو گئے
ہاں
اپ لوگ تو پتلے پتلے ہی ہو گئے چاول نہیں کھاتے چاول سے ہی لوگ پھولتے ہیں نا
نہیں نہیں اپوگ کے گھر میں چاول زیادہ بنتا ہی نہیں
ہاں وہی چاول تو فولتے ہم ہم چال کھا کھا کے گوبارا ہوں
ٹھیک ٹھیک
سچی کیسنے والی بات نہیں ہے
نہیں ہم لوگ میں چاول بہت کم ہے روٹی زیادہ بنتی ہے
میرے پاپا کا وزن ہے ایک سو بیس کلو میرے ممی کا وزن ہے تین سو ہاں المری سے جو چھوٹی بہن ہے نا اس کا ایک سو اسی کلو وزان ہے ہاں ہندی میرے تو چھوٹی بہین ہیں میرا وزان میرا وزان تو ستر کلو ہے
اب اب
کم بتے ہے رہ
میرا خود کا ابھی سیونٹی ہے
ہاں ا بھی تو وزان بڑا ہے میرا نہیں تو میرا پچاس کلو تھا پہلے میری بہن
بارے میں ہم لوگ ہیں نا سب ہنڈریڈ کے اندر ہے
ہاں
ہنڈریڈ کے باہر کوئی نہیں ہم لگ
میری چھوٹی بہن کو کوئی میری چھوٹی بہن بولتا ہی نہیں یہ سب میری امی کی امی سمجھتے ہے اس کو
ہاں باپرے
ہاں
نہیں چاول نہیں کھانے کا نا زیادہ چاول تھوڑا کم کرنے کا
لوگ چاول کے وغیرہ چلتا ہی نہیں ملب روٹی وٹی بھی بنا کے رکھے گے نا چاول زیادہ ڈرد چاہیے
نہیں بابا ہم لوگ مین چاول ہم لوگ کا خالی شام کو ایک ٹائم وہ بھی کتنا آدھا کلو سے بھی کم چاول رہتا ہے پاؤ کلو چاول بنتے ہیں
ہاں
ہاں وہ چارجن میں بھی وہ بھی چاول ختم نہیں ہوتے
ہوں
خالی خالی کو بریانی رہے گا نا مٹن بریانی چکن بریانی اور
اچھا ابھی پھر چھ بجے سے تمہارا کام چالو ہو جائے گا کرنا
ہاں نہ پھر شام کو پھر کھانا بنانے
آپ کی بیٹی ہاتھ میں بٹاتی
نہیں کرتی ہے نا وہ بھی کرتی ہے اس کو جاب پہ جاتی ہے نا وہ
جاب بھی ان کا
ہاں جاب کرتی ہے نا وہ صبح جا کے شام کو آتی ہے
اللہ مجھے پڑھائی کرتی ہوگی
نہیں نہیں پڑھائی تو ہوا کمپلیٹ ہوا اس کا گریجویشن کمپلیٹ ہے نا
اچھی بات ہے
تو وہ جاب پہ جاتی ہے ابھی دو تین دن ہو گئے تھوڑا سا سیٹرڈے سے وہ گھر پہ ہے تھوڑا چھٹی لیا ہے اس
کیا جاب کرتے
ہ ہے مطلب میرے کو اتنا ایسا کمپنی کا نام بھی نہیں آتا ہے بولنے کو
نہیں کمپنی کا نام تھوڑی مطلب کہ جاب ہے نا وہی
مطلب جو ابھی وہ اکاؤنٹ میں سیکھی ہے نا
اچھا ہاں ہاں سمج سمج سمج
میں
اکاؤنٹین کرے ہے
ہاں تو وہی فیلڈ میں اس کو جاب ہے
ہو
تو وہ ابھی تھوڑا ابھی ہاں وہ پہلے سے اس کا جیسا پندرہ ہی ہوا نا ویسے ہی وہ جاب پہ لگ گئی
ہاں
وہ تو کبھی تو سنڈے کے دن چھٹی رہے گا نا اس دن تھوڑا تھوڑا گھر کا کام کرتی ہو
اچھا
اس کو بھی کھانا بنانے میں بہت انٹرسٹ ہے
ہاں
ہاں باقی کا کام کچھ بھی اس کو